کیسے ہیں اپ سب خیریت
جی جی ماشاءاللہ سب خیریت سب ٹھیک ہیں اپ بتائیں بچے ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب اللہ کی مہر ہے سب بڑھیا
چلو جی بڑھیا ہے یار میں نے سوچا اج تمہیں فون کروں اور تمہیں بتاؤں کہ وہ میں کیسے وہ مجھے وہ سیونگ بنی وغیرہ کیسے کرتا ہے تو مجھے بتا دو گی ماما جی
ہاں ہاں بالکل میں نے تو کافی وغیرہ کر رکھی ہے اپنی نا
کیا بات ہے نو
تھوڑا چھوٹا چھوٹا سیونگ پایا جاتا ہے بڑا نہیں ہے لیکن ہاں یہ صرف تھوڑا سا کچھ سے ہو جاتا ہے
جی انشاءاللہ سب کے سب کا صحیح رہے میری نا سیلری تو میں نے سوچا کہ باہر جانے سے اچھا ہے پہلے میں تھوڑے پیسے نا اپنے پاس بچا کے رکھ لوں بندہ ایک سیف رہتا ہے سکیور رہتا ہے کہ اسے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے جب ضرورت ہوتی ہے
ہاں جی بالکل اپ صحی فرما رہے ہیں یہ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی اسائپی بچیاں جس میں زیادہ نہیں ہزار روپیز منتھلی کٹتے ہیں تو اس سے تیری صحیح بھی مطلب پتہ بھی نہیں چلتا اور تھوڑے تھوڑے سے تھوڑے
بتاؤ صحیح ہے مہر کو میرے کو تو پتہ ہے یا اللہ پت ہے نہیں ٹائم چیزوں کے بارے میں میری تو میری خالہ نے مجھے تایا کی ایسا ایسا ہوتا ہے تم اپنے پیسے کیوں نہیں بچاتی ہو تم اپنے پیسے تو میں نے سوچا کہ تو میری تو ایک دوست ہیں وہ سو کرتی ہے میں اس سے پوچھتے تو میں نے اس لحاظ سے تمہیں فون کر کے سوچا کہ تم مجھے بتاؤ کیسے
کیا نہیں ہے کہ اپ اگر بہت اچھا ماؤنٹ سیو کرنا چاہتے ہیں تو ایمٹی سب سے بڑی اپشن فنڈ میں لگا دو اور اگر اپ کو چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ ختم کرنا ہے تو ایس ائی کی سب سے بیسٹ ہے جو بھی بیسٹ چل رہا ہو اسی میں تو اپنا سٹارٹ کر دوں اور سب سے اچھا یہ ہے اس میں کہ اپ کا جب دل کرے جب اپ کو ضرورت ہو تب اپ اس میں سے نکال دیہا نکال سکتے ہیں تو سب سے بڑی فائدہ تو ہمیں یہی لگتا ہے اس یہ میاں ٹینشن کے کسی اور سے مانگنا ہوگا جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میں سے باہر نکال
بالکل بالکل تم کہاں سیو کرتی ہو پیسے تو بچوں کو بھی سکھاتی ہو
ان دونوں بچے نے دو بچے ہیں دونوں کی ولگ بنا رکھے ہیں جیسے مزے سیلری ملتی ہے میں دونوں کو دیتی ہوں تو وہ پاکٹ منی کے حساب سے ہو چاہے وہ اپنا سیو کریں خرچ کریں لیکن میرے دونوں بچے سیو کرتے ہیں اپ کو بھی بتائیے بچے کو جنت ہوتی ہے تو ہم لوگ ہم ماں باپ سے کہ سب کچھ کرتے ہیں کہ معلوم ہے امی ابو ہمیں دے ہی دیتے ہیں تو اپنے ویسے انہیں بھی ہے کیسے ہم اپنے کیوں خرچ کریں تو اس بہا نے ان کی بھی چھوٹی چھوٹی سیون ہوتی ہے تو مجھے تو یہی اچھا
میں بھی اپنے بچوں کو ی جو کہ اپنی یہ گلگ میں اکٹھے پیرا کرو اکٹھے دو گے تو ایک دم سے خرچ کرتے ہیں تو ہم سے مانگ میں نہیں پڑیں گے تمہیں
ہاں ہاں یہ تو بہت اچھی سکھا رہے ہیں اپ تو میں نے تو میرے انہوں نے کہا اماں گلک رکھ لیں ہم گلک رکھ لیں تو میں نے کہا ہاں کوئی دقت نہیں ہے اپنے دادی کے پاس گئے تھے وہ تو انہوں نے دو اور پھر انہیں تب سے اتنا کو چڑھ گیا ہے فضول کہ ہمیں بس پیسے جوڑنے ہیں تو میں کہتی ہوں اچھی بات ہے جوڑو
جی واہا نہ ایک۔ بچے میں عادت ڈل جاتی ہے تو اگے دقت نہیں ہوتی جب کمائیں گے تو۔ وہ اپنا اچھے سے۔ رکھ سکت۔
ہاں بچوں کا جیسے اپنے جب۔ ہاں اپنی ضرورت۔
تمہیں کسی بیکار جگہ میں خرچ نہیں کریں گے۔
ہم ہاں۔ اور دیکھو ویسے۔ اگر ہم چاہیں گے ہم گھر میں رہتے۔ رکھے پیسے ہمارے بچے۔ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ کے تو بچے رہیں گے تو نہیں ہو سکتا وہ گرستی ہے گرستی کا خرچے بہت ہوتے ہیں کہ ہمارا تو ماشاءاللہ پریوار۔ بھی ہے ہمیں اپنے امی ابو کا بھی دیکھنا ہوتا ہے بھائی جان وغیرہ بھی ہیں تو ان کا بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ہم تو تھوڑا سا یہی سوچتے ہیں کہ وہ والے پیسے یاد ہی نہیں رکھتے وہ بھی کرتے ہیں۔
اپ دیکھیں پیسے جوڑیں گے تو اگے جاکے۔ یہ چار پیسے ہمارے کام۔ ائیں گے اور کبھی اللہ توبہ نہ۔ اللہ توبہ کبھی اگر ہمارے پتی کے کام میں کوئی دقت بھی اتی ہے تو ہم اگے ان کی مدد کر سکتے ہیں باقی کیونکہ قرضہ لینا۔ اپ نے دیکھا ہی ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اور اللہ رحم فرمائے کسی کو کبھی اپنی زندگی میں کرجا نہ لینا پڑے۔
نی کیا کر سکتے ہے دیکھو۔ انسان کی مجبوریاں ہے ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا لینا بھی دینا بھی پڑ جاتا ہے لیکن۔ ہاں یہ چھوٹی موٹی سیونگ اپنا گھر۔ رستے کا جو ہوتا ہے خرچہ پانی وہ سب نکل جاتا ہے کب۔ بھی ایسا نہیں ہم ہمیں اللہ تعالی کی۔
میرے بچے تو مجھے جی میرے بچے تو مجھے بول رہے تھے امی۔ چھٹیوں میں کہیں گھمانے لیکے۔ چلے گھمانے لے کے چلے کہیں باہر میں نے بولا کہ رک جاؤ۔ پہلے مجھے تھوڑا سا یہ اپنے۔ حساب کتاب لگائیں تو کیونکہ ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے ان کا حساب کتاب ور نہ تو اپ کو پتہ ہی ہے۔ کہاں پیسے کب خرچ ہو جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔
وہی صحیح فرمان ہے اپ کی۔ ہم بھی یہی دیکھو خرچہ تو۔ اپ گھر سے باہر کہیں جائیں گے۔ خرچہ تو ہوتا ہی ہے اگرچہ پانی اپ کا بھی نہیں کر سکتے جب ہم گھومنے جا رہے ہیں تو وہی کھانا پینا سب باہر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح تو
تب تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پیسے جہاں خرچ سورہ بس فون ہے تو کیونکہ باہر ائے ہیں تو بندہ
تو کرنا ہی ہے انجو کرنے کے لیے ائے ہیں تو بھئی ابھی تو میں میرا بھی کوئی نہیں ہے ایک دو تاریخ سے پہلے تو میں بھی کہیں نہیں جاؤں گی جب تک یہ جو گرمی ہے نا تھوڑی سی تھوڑی کم نہیں ہوتی ہے اللہ نے ایسا کہ ہر دھوپ اتنی تیز ہے کہ کہیں چلے جاؤ تو
بھائی توبہ توبہ اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے جی بھائی بہت گرمی ہو گئی ہے مطلب باہر جائیں کل پھر بھی تھوڑی یہ موسم میں راحت میں تھی جب تھوڑی سی بارش ہوئی پر اج دیکھیں پھر سے وہی موسم ہے میں بھی سوچ پر پہلے سیلری تھوڑی اور ائے اسے تھوڑا اکٹھا کر کے پھر جائیں گے ہم بھی باہر
اپ چاہیں جہاں اپ کا دل چاہے اپ وہاں پر گھوم کر ائیں
بس یہی چل رہا ہے اج کل تو پیسے بس بچائیں اور اپ دیکھیں اج کل تو یہ وار والی سچویشن بھی کتنی ہو گئی ہے میری باجی نے کال کیا تھا مجھے بتا رہی تھی یہ کہ دیکھیں یار پیسے بچائیں باہر دیکھیں کتنا وہ وار کا دن ہو گیا ہے تم پیسے بچاؤ اپنا اگے پانی لینے میں کیونکہ اگے کا حالات کیا ہو یہ ہمیں کیا پت
صحیح بات ہے بالکل صحیح فرمان ہے ہم نے تو ہمارے ہاں تو لگنے لگا تھا جو ہم جہاں پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ سارے انہوں نے تو میں اتنا بنا دیا کہ تیل نہیں ملے گا گیس نہیں ملے گی اور یہ ہو جائے گا اپنا راشن بلو تھوڑا گیس گھر میں رکھا کرو تو ہم تنگی جاتا ڈال دیا کہ پتہ نہیں کب کیا پریشانی ا جائے اور مہنگائی اتنا دیکھو نا مہنگائی کتنا زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جو گیس یار اب جو اگر بلیک میں لے رہے ہو پانچ پانچ ہزار روپے میں لے رہے ہیں وہی ہے نا تو یہ بھی پریشانی بہت بڑی ہے اللہ تعالی سے ہمارے پاس تو کنکشن ہے تو ہمیں دیکھا تو نہیں ہے جن کے پاس کنیکشن نہیں ہے
جی میں میری خالہ تو ابھی دو جیلری شاپ پہ گئے تھ دکان پہ سونا لینے تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ چلو کوئی چیز کوئی چیز کوئی ایسٹ بنا ل تو آب نہ میں نے وہاں جا کے دیکھا یا اللہ توبہ توبہ اتنا ریٹ اتنا زیادہ بڑا ہوا تھا تھا میں نے کہا یہ تو بت بہت زیادہ دام ہو رکھا تھا پھر ہم نے سوچا یہی سونا اگر ہم پہلے لے لیتے اور سوچے اب وہ اتنا دو لاکھ پہ چل رہا ہوتا تو ہمارا کتنا وہ تھا پروفٹ ہی پروفٹ اگر ہم ابھی بیچتے اسے تو ہمارے کو اس سے ڈبل پیسے مل جاتے
ارے پتا ہے کیا ہوتا ہے نا
سیٹ بناتا آگے کے فیوچر کے لیے
چالیس پچاس تھا تب بھی زیادہ لگتا تھا ہے نا اور اب ڈیڑھ لاکھ سے تک تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیںئی ہے
اب تو کمائیوں پہ ایسا لگتا کہ اب کمائیاں اتنی کم ہوگی گئی ہے کہ ہمیں سونا اتنا زیادہ لگا گریں
یار تم سوچو دس گرام چیز تمہیں ڈیھ دو لاکھ روپئے دینے کے بعد ملے گی اور دکھائی بھی نہیں دے گی تو وہی ہے کیا کر سکتے مہنگائی بہت توگی لےے اتنا مہنگا نہیں کرنا چاہیے دیکوب شادی بیاہ چل رہے ہیں نکاح وغیرہ ہو رہے ہیں تو بھیا تھوڑا بہت تو چاہیے ہی کسی کو ا وہ کیسے خریدے اگر کوئی غریب مڈل کلاس ہے تو وہ کیس خریدے گ
جی ابھی میرے بھائی جان کی شادی تھی میرے گھر میں ہم لوگوں نے دینا تھا انے والی بہو کو تو ہم نے دیکھا تو اس میں اتنا مہنگا ہمیں اتنا مہنگا اپ دیکھیں صحیح بات ہے کہ گرام کی چیز ہمیں بتائیں ایک ایک دو دو لاکھ میں ملتی ہے کتنی چیزیں دیں ایسی ہمارے بھی تو پھر بجٹ پورا ہل زیادہ
مل جاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے اپنے گھر پریوار میں اگر شادی ا جائے نا تو بس سوچو کیسے کیا کریں گے ہم
بالکل صحیح بات ہے اور پیسے بچائیں گے تبھی تو اگے کچھ ہوگا پھر ہم دیکھیں ایک نہ اسی کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے پیسے بچا کے رکھتے ہیں دو پیسے تو اپنے شوہر سے نہیں مانگنے پڑتے کہ تم بات بات پہ مجھے اتنے تو مجھے اتنے پیسے دے دو
عام لوگوں سے فرمایا اپ نے صحیح بات نہیں ہونا بھی صحیح ہے ہر عورت کو مطلبی اتنا تو کامیاب اللہ کرے کہ کہیں مرجنسی مجبوری پڑھے تو وہ اپنی دو وقت کی روٹی اپنی اپنے بچوں کی کر سکے
جی بالکل صحیح بات ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایف ڈی پر اؤں اور ایس ائی پی کرواؤں اور بچوں کو بھی اس کے اور زیادہ سے کھاؤں تاکہ اپنے پیسے بچایا
گولڈ بھی بہت اچھی سیونگ ہے اگر اپ کے پاس لے کے رکھ دیتے ہو انے کے ٹائم میں وہ بھی بہت اچھا گولڈ اگر اپ ڈیجیٹل گولڈ لو گولڈ مت خریدو ڈیجیٹل گولڈ میں پیسے لگا
اج کل تو اپ دیکھیں ٹریڈنگ اور بٹ کوائن وغیرہ بھی کتنا
بہت چل رہا ہے نہیں ڈیجیٹل میں نے لگایا ہوا اس میں اس میں سب سے زیادہ میں نے پٹ ہے میں نے جب لگایا تھ اراؤنڈ تھا اور اف جسٹ منٹ ڈبل ہو رکھا ہے
چلو تم مجھے بتانا یہ فون کر کے دوبارہ مجھے
ہاں چلی ہوگی میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اور سب اللہ حافظ امین